الحمد للہ وعلیکم سحبھی ٹھیک ہے آپ بتاؤ چ حال چال بس بھے آپ سنا اور بھائی جان کیا موسم ہے حال چال وہاں کا بس ابھی بارشیں ہو رہی ہیں کچھ دنوں سے بہت اچھا موسم بنا ہے گرمی رمی ختم ہوئی ا مے تو سب سیلابیں آ رہی ہے وہاں پہ ہاں وہ بات ہی سی گ اب تو نہیں آئے گی پولییسی پکاشنز پہ گنٹ د دیتھ بات چیز انسان وقت پک اپپ گول کرتا ہے کسی چیز پہ اس کا سولوشن نکل جاتا ہے انسان ایسے کچھ بس ایک ٹائم م میں ٹائم مینجمنٹ پراپر ٹائم پہ آپ کسی چیز ش کرتے ہو تو آپ کو سلوشن ملتے ان کیز بالکل سچ بتاؤ کہ ہم سب کے پاس نا چوبیس گھنٹے ہر کسی کے پاس لیکن فرق اتنا ہے کہ کوئی اس ٹائم کو صحیح سیز اس ٹائم ہے اور کوئی ویسٹ کر دیتا ہے کبھی ٹائم نوٹس کیا ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں بہت بزی ہوتے ہیں صر بھی ان کو کام ٹائم پر ہو جاتا ہے کچھ لوگ فری ہوتے ہیں
ہاں سربھا جان ہوتے ہیں پھر بھی ان کا کام نہیں ہوتا ہے یہ سب ٹائم مینجمنٹ کا گیم ہے اکثر ہم کیا پلان پلان اکثر ہم پلان
جی اکثر ہم پلان بناتے ہیں کچھ کرنے کا لیکن پھر کر نہیں پاتے ہے ہاں وہی وہی وہی جو کام ہم سامنے آتے ہیں بس وہی کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں اسی وجہ سے کیا ہے امپورٹنٹ کام رہ جاتے ہیں اگر انسان اپنے دن پلان کریں گے نا تو اسی سے کلیئرلی پت ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ کون سا کام کرنا ہے جیسے ور کے لیے اگر وہ دلی پڑے تھوڑا تھوڑا اسٹڈی کرے تو ایگزام کا کت نہیں ہوتا ہے ٹینشن کچھ بھی نہیں اچ لیکن اگر پوری دنی کر لاس د سب کچھ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ جو پہل جو آخری دنوں میں کر کیا ہے میں بتا رہا ہوں سب سے زیادہ جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے نا وہ موبائل پ ہوت ہے جی بھچان آپ کو مہمان آئے مہمان آیا ہے کچھ آپ کے وہاں پہ ہاں میں ابھی آپ سے وہ بات کروں گا جیسے آپ کا یہ ٹاک رہ جاتا ہیں ابھی ٹائم مینجمنٹ کا جی جی
اسی لیے ٹائم مینیج کرنا سب سے پہلی چیزیں رسٹرکشنس کو کنٹرول کرنا چاہیے دوسری چیز یہ کہ پرائورٹی سیٹ کرنا چاہیے ہر کاموکیل نہ اولی امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے کچھ کام ارجنٹ ہوتے ہیں اور کچھ ویٹ کر سکتے ہیں تو اور اگر ہم اگر ہم تم یا ہم پہلے امپارٹنٹ کام کر لو تو بعد میں تم کیاتے ریلیکس فیل کرتے ہیں اور ایک اور سمپل ٹپ میں بتاؤں گا جو میں نے اپنی ایکسپیریئنس سے دیکھا ہے کہ بڑے کام چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کرو اس سے کیا ہے کہ کام ایزی ہو جاتا ہے اور جلدی کمپلیٹ بھی ہو جاتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہ تمبس کام ہی کرتے رہو بلکہ بیلنس بھی ضروری ہے رستے لینا تھوڑا رلیکس کرنا یہ بھی امپورٹنٹ ہے لیکن ڈفرینس یہ ہے کہ ہاں پلانٹ پلانگ بریک لو نہ کہ رینڈم ٹائم ویسٹ کرو وہ سچ یہ ہے کہ ٹائم ایک بار چلا جائے تو واپس نہیں ہوتا ہے اسی لیے جو لوگ اپ اپنی ٹائم کا ویلو کر رکھتے ہیں وہ زندگی میں زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں اگر ہم ہم روز تھوڑے سے اپنے ٹائم صحیح سے یوز کریں تو دھیرے دھیرے بہت امپرومنٹ آ سکتی ہے
سنا بالکل بالکل آپ کا کیا خیال ہے جیسے آپ ابھی آپ ریسرچ کر رہے ہووں آپ کا ٹائم مینجمنٹ کیسے کہہ رہتا ہے جی بھجان بالکل آپ نے اس صحی فرمایا جو آپ نے پہلے بتایا ہر کسی کے پاس چوبیس گھنٹے ملتا ہے تو بالکل صحی فرمایا آپ اور کسی کے بعد چوبیس گھنٹے میں ملتا ہے اور پھر فرق اس سے پڑتا ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے کوئی کیسے استعمال کرے
تو ہم جو کرتے ہیں جیسے ہمپ نے سی سے بتایا کہ ہمیں پہلی پلان یہ نا ایک اچھے ایک اچھا دشا ہونی چاہیے ہمارے پس ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کب کیا کرنا ہے تو
تو ہمارا بھی جیسے ہم ریسرچ کر رہے ہیں تو ہمارا بھی یہ ایک مخصوص وقت ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کس وقت پہ کیا کرنا ہے ہم کون سے ہو اور آپ نے صحیح بات بتائی کہ وہ بڑے بڑے کام ہوتے ہیں ان کو چوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کرنا چاہیے تو وہ پھر آسان لگتا ہے اور کرنے میں بھی مزہ آتا ہے اتنا نہ وہ زیادہ وہ پریشان دکھتا ہے کوئی کام ہم بولتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہے تو یہ ہم نہیں کریں گے پریشانی ہو جب ہم اسے چھوٹے چھوٹے یہ سو میں نکالتے ہیں تو ہمیں یہ بہت آسان لگنے لگتا ہے اور یہ کمفرٹیبلی لگ لگتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہے ہم کر سکتے ہیں یہ
نہیں صی فرما با چان یہ ہے کہ ہمیں کیا بری عدت کیا لگے ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کو لگے جیسے کبھی کبھی ہم سوچ رہے ہیں کہ کل سے اسٹارٹ کریں گے لیکن وہ کل کبھی آتا ہی نہیں ہے اسی لیے بیسٹ ٹائم ہمیشہ آج ہی ہوتا ہے چھوٹی سی پلاننگ سے اسٹارٹ کرو ایون دو تین کام لکھو لکھ لو جو آپ کو آج کمپلیٹ کرنے ہیں وہ جب تم ایک کام کمپلیٹ کر لیتے ہو تو کر لیتے ہو نا تو ایک اچھی فیلنگ آتی ہے ماڈ موٹیویشن بھی بڑھ جاتی ہیں ایک سلو اسٹارٹ کرو لیکن کنسسٹنٹ رہو
جی بس لیکن اگر ہم اگر ہم بائی چانس رئلٹی بیسڈ دیکھیں تو یہ بس جو بھی یہ ہے نا یہ اپنا یہ مخصوص وقت وقت یہ وغیرہ یہ سب یہ سب کچھ ایک یہ نا ہرےمیات ہے کوئی نہیں وہ کا وہ تھوڑا سا وہ کوئی کرتا ہوگا لیکن ویسے عام طور پر کوئی نہیں کرتا ہے یہ سب وہ ب صحیح ہے وہ ب ص ہے ہاں بس یہ بولنے کے لیے بولا جاتا ہے ویسے کچھ تو بہت ساری کاگ اچھا تھوڑی دیر بعد بات کریے میں سن رہا ہوں گیس د لیکننڈ جی بھائی جان بالکل صحیح فرمایا آپ نے تو یہی ہے کہ میں رکھنا چاہیے اپنے خص مخصوص سے وقت پیں دھیان دینا چاہیے وہ کرنا چ جیے اور بالکل یہ جو رہ رہی ہے رہی بات کسی دورے کہ
کسی دوسرے کو ہمیں یہ دھیان نہیں دینا چاہیے کہ اس کی زندگی میں کیا کر رہے ہے یا کیا چ کر رہے اس کی زندگی میں یا وہ کیا کر رہا ہے تو ایسا ہی ہے بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہاں یہی ہے کہ انسان کو یہ کہ یہ نہیں جانا چاہیے آپ اسٹارٹ اسٹارٹ کرنے سے کبھی نہیں جانا چاہتے چاہے چھوٹی چیز سے آپ اسٹارٹ کرو صبح سویرے اٹھو چائے ٹائم پہ پیو پانی پھر اس کے بعد اسٹڈیز مارننگ گ واک گھر کا کا ایسے چھوٹی چھوٹی چیز س کات کرو ایک اچھی نا ایک آپ کا ایک ڈسپلن لائف ہو جاتی ہے اس سے اور کیا ہے کہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کبھی کبھی فلان تیل بھی ہو سکتا ہےیک مس کا مطلب یہ نا یہ کہ ح ہمرق جائ نیکسٹ س د دوبارہ رائی کر یہ پرسیس ہییٹ تمپرنٹ کرتی ہے اور سچ کہ جب تم اپنے ٹائم کنٹرول کر دیتے ہو نا تو لائف کافی آرگائز لگتی ہے اسٹریس کم ہوتا ہے کام کلیئر ہوتا ہوتا اور تمہیں کیا ہوتا ہے کہ اپنے لیے بھی ٹائم ملتا ہے اسی لیے ٹرائی کرو کہ ہر دن تھوڑی سے بہتر یوز کرو ائم کا اھا استعمال کر دھیرے دھیرے آپ کو ہی نا ایک ب ڈفرینس فیل ہو جائے گا سنا بازار اچھا
ہاں بھائی جان ٹائم مینجمنٹ سے بیٹھ کر کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں کیونکہ میں نے دیکھا جیسے میں نے بیسلرس کےٹائم پ دیکھا ماسٹرز ریس سرچ اسپیس پہانا اتنی تھیسس دیکھنا اتنے دیش گھومنا میں نے یہی چیز سیکھی ایک ٹائم مینجمنٹ سے ہی انسان بن جاتا ہے لائف اصل پ ائم مینیجمنٹ کے انسان بنتا ہے ٹائم مینجمنٹ سے صرف بزی نہیں رہنا ہوتا ہے بلکہ صحیح کام صحیح وقت پہ کرنا ہوتا ہے اگر ہم پورا دن بزی ہو لیکن کیا ہے کہ امپارٹنٹ کام ہی نہ کریں تو اس کا کیاپ کوئی کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے اسی لیے ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ جو تم کر رہے ہو کیا وہ تمہارے گولز کے لیے یوزفل ہیں کہ نہیں اور ایک سمپل ہیبٹ یہ بھی ہیں کہ رات کو سونا سے پہلے نیکسٹ ڈے کپل برانا اسی سے صبح تمہیں تمہیں کیا کیا کنفیوژن نہیں ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور جب تم اپنے روٹین فالو کرتے ہو نا تو دھیرے دھیرے ڈسپلن بھی آ جاتا ہے تو دونوں چیزیں ایک دوسے سے کنیکٹڈ ہے ڈسپل اور ٹائپ مینجمنٹ اگر تم اس ان دونوں کو نا کنٹرول کر لو نا تو لائف کافی سو اسموتھ ہو جاتے ہیں اور آنیسٹلی سکسیس کوئی ایک دن میں نہیں ملتی ہے یہ یہ ڈیلی چھوٹے چھوٹے ایفرٹس کا رزلٹ ہوتا ہے اسی لیے ہمیں اپنے ہر دن کو امپورٹنٹ سمجھ ل اور اسے نا اس کو اور اس سے ویسٹ نہ ہونے دو
بالکل صحیح فرمایا آپ نے
جی بائی
ی بازا نہیں آپ کا آپ کے بارے میں بھی میں نے سوچا سنایا کہ آپ نے بہت سارے پروگرام فائلس بنے ہیں کچھ ایپس بنے ہیں آپ نے تبھی بنے ہوگا جو آپ نے ایک اسٹریٹجیز کے باہر بھی آ نے ایک ٹائم رکھا ہوگا ان کے لیے پراپر مینجمنٹ اپنے ٹائم کی آپ کا کریئر اس کو بھی ایک پراپر ٹائم دیتے ہو اور کچ چیز یا پارٹ ٹائم میں کا تو یہ سب توبھی کر پاتا جب آپ پراپر بالکل صحی فرمایا آپ نے جناب
جی ب جؤ
یہ تو ضروری ہے بھائی جان ہر ایک فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا کرے کہ جو اس کے مین اسٹڈی ہے اس کے باہر نکل کے بھی تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے کہ باقی چیزیں بھی سیکھنی چاہیے اور وہ اس کو فردر پوش کرتی ہیں آگے
نہیں وہ بات صحیح ہے آپ نے اس سےح بات کری یہ انسان کو کیا ہے روٹین جب آ جت کسی کی ہو جاتی ہے وہ انسان کو پھر مجبور بر کرتا ہے وہ کام کرنے کو جیسے سبوز جمع ہو آپب م معافی معاف آب اب تک سکون ہی نہیں آئے گا جب تک آپ وہ چیز نہیں ختمے سلام عم اس لیے ٹائم مینجمنٹ سب سے بڑی چیزیں ہیں جتنا میں نے اپ لائف میں ایکسپرینس دکھا ٹائ میں نے یہاں سے کوئی بٹھ کر چیز نہیں ہے
بالکل صحیح فرمایا
ہاں ٹائم مینجمنٹ جتنا ہو سکے ن سب زندگی میں ن پروپر پروگرامک طات چلے ایسے نہیں بلاے ان جب زندگی کوئی ایک دن کوئی آپ کو لگتا ہی نہیں ہے یہ میرا دن ہے میں اپنےج ٹائم کے حساب اپنے مینجمنٹ کس حساب سے چلتا ہی نہیں ہوں
بالکل
جی یہ ہے کہ انسان کو نا پراپر پلاننگ کے ساتھ چنا ہوتا آ زندگی میں ایک پراپر پلاننگ ٹائم کی
صحیح بات ہے بالکل صحیح فرمایا آپ نے ب جانا آپ نے آج بہت ہی بڑھیا یہ موضوع پہ آپ نے یہ بات نہیں آپ آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ ایک بہت ہونار ہو بہت کاابل بچے ہیں اس عمر میں آپ نے بہت سارے جی بھائی جان ابھی ناسا والے بلا رہے تھے مجھے بول رہے تھے کہ یہ ہمیں انترکش میں جانا ہے آپ کو چاہے دو ہمیں بنا کےہ
نہیں یہ اچھی بات ہے مجھے اچھا لگتا ہے جب ایسی چیزیں سنتا ہوں میں کوئی اپنے سوسائٹی کا بند ہ
آپ سے یہ بجہ بہت اچھا لگا یہ بات کر کے بالکل ہنس مک ہیں آپ چلیے بھائی جان اپنا خیال رکھیے جی بالکل بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے چلیے بھائی جان آپ سے بات کر کے اچھا لگا اور کر پہ پھر بات
بھی بہت اچھا لاپ سے بات کر کے سنا بازر